السلام و علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور سب خیریت
سب کہیے تھ آپ یہاں سب کہی ہے تھا ن
جی آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان چاچا جان کیسے ہیں
سپ سی آتا اللہ سالگ م
درحمت سب پر رہی ہے جی پھر بھی دیکھیے یہ سم پر بھی ہے ماحولے پر بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا تو آج کل کا ماحول ہے نا تو یہ کیا ہے کہ پردوشن ایک اتنے بکٹ سمسیا بن چکا ہے آج کل عام انسان کے جیون میں ہے نا جی
ہ وہ تو ہے ہی بیماریاں بستا رہیا ہو رہییا ہ
دیکھیے آج دن ہم دیکھتے ہیں نا کہ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں کتنی کمپنیاں فیکٹریاں جو پردوشن پھینکتی ہیں تو وہ پردوشن سیدھا آکاش کے اندر جاتا ہے اور جو آکاش میں جو وجون پڑتے واو منڈل جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا جو آکش میں اجون پڑتا ہے نا وہ پتری ہوتی ہے ی ان میں چھدر ہوتی یاد ہے جس سے کیا ہے کہ ٹیمپریچر زمین پر بہت اتدک ماترا بڑھ رہا ہے جیس سے کہ آئے دن دیکھتے ہیں تو جو جل واو پرریوررتن ہے نا تو برسا لیٹ ہونا اور کبھی گرمیوں میں ایک دن سردی کا آنا یہ جو پریوررتن مل یہ تو پردوشن کے کارنے یہ تو ہے نہیں تو پہلے انسان کے ٹائم سے بار س ہو تی تھی ٹائم سے گرمی پڑتی تھی اب تو گہرے ٹائم ہے سب چیز کیک پردوشن نے ماحول کو چینج کر دیا ہے
وہ تو ہے ہی
تو ویسے بھی دیکھیے پردوشن میں ہم سب کو ایک ایسا ساماجک کاریہ کرنا چاہیے جیسے کہ پیڑ لگانا چاہیے
ہاں وہ تو نیا پیڑ لگانی چاہیے ہمیں
پیڑ میں آکسیجن دیتے ہیں چھایا دیتے ہیں پھل دیتے ہیں پھر بھی انسان
ان نہیںیں کاٹ دیتا ہے
ان کو چند پیسوں کے لالچ میں کے کاارڈ دیتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جیون کا مول بھت تت ہے
ا کہ
تو
ہم جس سے ہم سانس لیتے ہیں جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں ہمارے جیون کا مل ہے مسا ہے اسے کاٹ رہے ہیں تو ہمیں کہاں سے آکسیجن ملے گی
بالکل ماںشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ چیز کیا آئے گی ہمارے مطلب ان چیز کے بنا آگے چل کے جیون امپوسبل ہے اب ہم تو یہ جی رہے ہیں چل کوئی دقت نہیں آ گی یا کہ جو نیو جنریشن آئے گی تو جو نیو جنریشن ہے نا وہ وہ کیسے جیے گی آگے چل کے آکسیجن کی بہت کمی پڑے گی کعبوں میں پھر بھی پیڑ ہے بٹ آپ مارکیٹ کے اندر دیکھتی ہو پانچ پانچ کلو کلو میٹر چلے جاؤ دو چار پیڑ ملتے ہیں کیا پانچ کلو میٹر میں سو انسان بھی نہیں رہتے کیا
سو سے زیادہ رہتے ہیں پھر بھی پیڑ کی بہت کمی ہوتی ہے فرنیچر وغیرہ جب بنتا ہے تو سارے لوگ پیڑھی کاٹتے ہیں پورے پورے جنگل کو کاٹ لیتے ہیں جس سے ہمارے جس سے ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے کہ شھ آکسیجن نہیں مل پاتی ہے سب پھل فروٹ ہی مل پاتے ہیں نہ آول مل پاتی ہے نہ چھایا مل پاتی اور پھر جو پردوشن وغیرہ جو پردوشن
توپڑ دو ہاںاں
ہوتا ہے میں د مٹیا تھا ہے نا اور کیا کہتے ہیں اس سے جو ہماری مٹی وغیرہ ہوتی ہے ہم ہم اس میں پولیتھین وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو ہماری مٹی کی اروکتا بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے تو اس سے فصل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے
ہاں تو مٹی پردوشن ہو جاتا ہے مردا پردوشن ہوتا ہے مردا پردوشن ہے کہ یہ چیز پردوشن سا واو پردوشن ہو جل پردوشن ہو مردہ پردشن سب چیزیں ہمارے لیے خراب ہی خراب ہے ج جل پردوشر سے سب سے زیادہ ندیوں کو وسٹ کرتا ہے کہ کمپنی سے کچرا جانا ندیوں میں جوڑنا تو وہ ندیوں کا جو شھ جل ہے نا پیجل جس کو ہم پشوں کے پلانے کے لیے سینچائی کے لیے کام میں لیتے ہیں دشت ہو جاتا ہے جسے نہ اچھے سے کھیتی بات ہے نہ آس پاس کے نہ آس پاس میں پیڑوں کی پیڑوں کی اپج ا پاتی جس سے کیا ہے کہ وہ جل بیسٹ ہو جاتا ہے پورا جل تو
ہاں وہ تو ہے مطلب کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ندیاں ہوتے ان میں بھینسوں کو نلاتے ہیں اور انیں اسی میں کچڑا وغیرہ ڈالات تو سے بائی جل نہ پردوشن ہو جاتا ہے پینے لاگ نہیں رہتا ہے نہ جانوروں کے پناک رہتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے اس سے پھر بیماریاں بن جاتی ہیں بسوں کو بی اور کوئی بیماری بن جاتی ہے تو انی کے دودھ کو ہم پیتے ہیں تو ان کے دودھ کو ہم پیتے ہیں تو ہمیں بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل بالکل جی جی آپ صحی فرما رہی ہے دیکھی نا ہمارے ملک میں ہے نا تو انسان ہمارے ملک میں جو رانیتی نا آج کل کے نیتاؤں نے ختم کر دیا ہے نتا ہے نا آج کل پارٹی میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ پیسے کمانے پہ جوور دیتے ہیں نہ کہ یہ یا کی جو جنتا
چھوٹی موٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں نہ کوئی ندی وغیرہ کی صفائی کرواات نہ بئی سملی وغیرہ آ گ نہ ب تال وغیرہ آ گھی ہاں نہ کوئی کوئی نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے اور نہ
اور سب سے بڑی چیز ہے
جو کوئی پیڑ کاٹتا ہے نا ہاں اس اس پہ بیل لگانا چاہیے جو بھی پیڑ کاٹے گا اسے بیل دینا پڑے گا اس سے سجا سنا ہے ہاں اور پھر وہ کوئی کاٹ بھی رہا ہے تو اسے پیڑ لگانے چاہیے جس سے کہ ہمارے ہاں میں پیڑوں کی کمی نہ ہو آکسیجن ملے آکسیجن نہیں ملے گی تو پھر انسان کا جینا ہے
نہیں ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرما دی کی کہ
جائے گا نا ڈیتھ ہو جائے گی انسان کی تو آکسیجن کے آکسیجن سے تو جیت یہ سانس میں تو ایک آسی ہی ہوتی ہے اور پھر وہ ملے نہا تو وہ تو ختم ہی ہو جائے گا
ماساء اللہ آپ بالکل صحیح فرم رہے دیکھیے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں پردوشن تو یہ پردوشن اس سے کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارے واتاورن پہ فرق پڑتا ہے یہ ہمارے شریر کے اندر بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے تا ہے دیکھیے ہمارے پھیپڑوں میں جاتا ہے تو ہمارے جو گردے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں لیور پر اٹیک کرتا ہے سانس نلیی میں دقت آتی ہے ہم اندر جاتا ہے آنکھوں میں لگتا ہے روشنی ختم ہوتی ہے آئے دن دیکھتی ہو تم جو کم عمر کے بچے بھی چشمہ لگاتی ہیں دس بارہ سال کی بچے
چشمہ ل آ کے خراب ہو جاتا ہے نا ہاں وہ تو ہے اور کتنے سارے کتنے سارے بچے دیکھلام کے بھی تو پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ جاپان وغیرہ ہی دیکھ لو وای منڈل میں جب وہ چل گئی تھی نا ل گیا تو اس سے نیل نیل نیل نیل ہاں ایٹم ببنی جن کے نام تھے نا نیلا ساما کچو ایسا ہی نام تھا
ہاں ایروسم نغا ساگ اس جگہ پہ
ناگا سا کہ ہاں تو کتنے بچے اب بھی وکلاام کو ہوتے اس کا اثر ہے اب بھی دیکھنے کو ملتا ہے
جی وہاں کا واتاورن ہے نا بالکل دشت ہو چکا ہے وہاں کی جو وایو ہے سب سے کراب ہے جو وایو اندر جاتی ہے تو اس سے لوگ وکلاگ اٹ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں پیدا ہی بھیکلنگ ہوتے ہیں اب تو
تو ان پہ پابندیاں لگا دی ہیں جن پہ بارودوں پہ دیکھو کتنے بچے وکلاانگ پ ہاں کتنے بچے وکلگ پیدا ہو رہے ہیں کسی کا کچھ نہیں آتا کسی کا کچھ نہیں آتا کسی کا آتا آتا ہے تو پ نہیں آتا پیر آتا ہے
دیکھیے ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہ ہیں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہی پردوشن سے دور ہونا چاہیے اپ دیکھتے ہو بازار میں کہ پانچ لوگ ہیں یہ گھر میں پانچوں پر الگ الگ گاڑی کیا وہ ایک گاڑی سے نہیں جا سکتے کیا گاڑی کی جگہ اور جانا کتنا ہے سو میٹر دو سو میٹر کیا آپ گاڑی کی سائیکل یوز نہیں کر سکتے یا پیدل جائیں تو ان کے شری کا شریر کا ہیومن سسٹم م سییرے پیدل میں شریر کا ویایام رہے گا برک بالکل توجہ پر نکار آئے گا جسے سب آلجی ہو گئی ج زمانے میں جو یہاں پر نکارا آتا ہے اور ہمارے جو شریر کے اندر جو چھوٹی موٹی بیمارییاں وہ ختم ہوتی ہیں اور جو ہمارے بسائے بسا کا پاچن ہوتا ہے پروٹین کے اندر پروٹین کی چمتا پڑ ت بہت وٹامنس بڑھتی ہیں ہم کو کھانا بھی شھ کھانا چاہیے کیونکہ ان سے ہم کو چلنے میں تھکان نہیں ہوتی ہے
نہیں ہم تو جتنا ہمیں تو جتنے پیڑ لگانے چاہیے ہو سکے تو اتنے لگانے چاہیے چاہے ہم کاٹے یا نہ کاٹے ہمیں پیڑ لگانے چاہیے جیس سے کہ ہمیں پھل ملے فروٹ ملے ہے نا چھایا ملے اس چیز
ہاں ہر سال ایک لگا دو دو لگا دو پانچ لگا دو اور جتنا ہو سکے سب کو یہی بولو گے ہمیں پیٹ لگانا چاہیے جس سے کہ گرمی میں بھی تھوڑا ہاں گ گرمی میں تھوڑا گرمی سے تھوڑا آرام ملے رہات میں
راحت ملے گی بالکل
دھوپ وغیرہ پڑتی ہے زیادہ تو کس کے کار بتی ہے گرمیوں کے پیڑوں کی وجہ سے کٹتی ہے جیسے کہ وہ ہوتی ہے ہمارے گرین ہاؤس گیس ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ہاں تو پگل کے آتی ہے ہاں تو اس سے گرمی کا تاپمان بڑھتا ہے
ہاں تو یہ چیز ہم کو تم کو سب کوئی ایک ساموہک سنگٹن کر کے سمجھانی پڑے گی اپنے آس پاس جتنے بھی بچے ہیں جیسے آپ کا شوہر ہو تو ان کو بھی آپ سمجھانا چاہیے وہ
تو ابھی ہی پیڑ لگاتے ہیں انہیں اچھا لگتا
لگانا بھی چاہیے اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے اور ایسے ہم اپنی بیگم سے بتائیں گے تو وہ چار دو چار بیگم بتائے گی تو وہ ایسے انسان ایک دوسرے سن کے بھی درے گا
ہاں آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کریں گے تو مطلب کہ سب نے صا آئے گا موٹیویشن بڑے گا جس
اس آئے گا سب سے بڑی چیز ہے ہم خود کریں گے جب
ہاں جبھی کوئی دوسرا کرے گا ہم پہلے کریں گے تب ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہم لگائے نا دوسروں سے بول تو کوئی یہی بولے گا کہ خود لگا نہیں رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کیسے کیا کرنا چاہیے
ہاں وہی ہے کہ یہ بہت بڑی بکٹ سمسیا ہے آگے جا کے جیون میں جو ہماری جنریشن آ رہی ہے وہ ان کے لیے اتنے سمسیا ہو چکی ہے کہ دیکھو جن جن پرتی در کتنی بڑھ رہی ہے بہت بڑھ رہی ہے ہمارے ملک کے اندر تو ہمارا ملک ہی سنکٹ کالین است میں پرزینٹ میں کیکہ ابھی بھی تو
یہ جو بارش ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں بعد ورنہ گرمی سے اتنا بے حال حال ہے کہ جینا بھی مشکل ہو رہا ہے
بڑے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی اور یہ بیماریاں بھی ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں کیوںک ہم پیڑ ہی لگا پیڑ کاٹیں گے پیڑ لگائیں گے نا
چلو ہم آج سے یہی یہی ٹارگیٹ رکھیں گے کہ سب کو یہی سلاح دیں کہ پیڑ لگاؤ وچاروپن کرو
ہاں اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا اللہ کرے کہ آپ سے پھر بات
تھینک یو اللہ حافظ رحمت اللہ کی رہے آپ پر
تو سی
خدا حافظ